ہلو
ہاں او لو کیا بول رہی تھی اللہ تعالی ان کے حالات بھی اچھے کرے بولو
میں بول رہی تھی چلو ال تو کیا حالات بھی اچھے کریں
ہاں ہاں
اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا
ہاں لیکن ایک بات کا خیال رکھنا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے شفٹ ہونے سے پہلے ایسا قدم مت اٹھانا
نہیں نہیں
کیونکہ مسئلہ ہوگا نا پھر
ہاں اور کیا مطلب ان کو بھی سامان پلے ٹھیک وغیرہ کر کے رکھوں گی پھر جب میں گھر آؤں گی نا
ہاں تب
ہاں ہاں اور پھر تچھ اچھے سے مطلب پھر مطلب غلط بھی نہیں ہوگا ایسے بولیں گے کہ
ہاں کام چوری کے لیے کیا
نہیں ایسے بولیں گے وہ گ یہ گھر میں تھی مطلب وہ یہ پھر ہوتی ہے نا بات کرنے والوں
ہاں اور کیا
ہزاروں آپشن ہوتے ہیں
نہیں میں یہ بول رہی ہوں اگر ایسا کرو گ اس ٹائم تو یہ مائکے والے سوچیں گے ایسا
ارے نہیں وہ تو میں خود بھی نہیں کروں گی ویسا میں جب گھر چاہوں گی اپنے گھر اچھے سے جاؤ گی نا اس کے بعد اچ
ہاں ہاں ٹھیک ہے
ہاں
اچھی بات ہے شوبو بھی کر رہی میری بہن نے بھی کہا نا میں کروں گی لیکن وہ کہتی ہیں اس کی شادی کے بعد
ہوں
اور باقی ٹھیک ہوں
امر تھا میں بھی جانا ہوگا وہاں
ہاں جانا تو پڑے گا نا اگر انہوں نے لمبا چوڑا کیا تو
ہاں وہی نا ویسے ان کی آخری شادی ہے کریں گے تو
ہاں ویسے تو پتا ہے کیا پتا پھر بھی کتنا وہ سچ ہے کیا کرک
آپ کوومت نیند چڑی
ارے نہیں میں س
مجھے بولو بہت ایک مطلب آپ کو کتنے ہوئے اس میں کمپلیٹ
یہ پانچ بھی ہے نا
نہیں آپ کو کتنے کمپلیٹ ا ہوئے
اب بھی اس میں میں بعد میں بولوں گی شاید یہ ایسے یاد نہیں دیکھنے سے پتہ چلے گا
ٹھیک ہے کوئی بات نہیں
ابی سل کے ل ہیں صرف سٹ کی جو نہ ہلاتیوں وہ نہیں دیتیوں درزی کو
نہیں ابھی کہاں میں نے سہارے دیے
پانچھ
نہیں میں نے ابھی دو تین دے اس کے اس کو بس
اچسا ٹھیک
ل ہے بھی اچانک س بھیا مزے مزے میں ہ پپا کا کیا چھوڑا ال کے کہ مے بچیا مچ م بچ میرےےچ وہ بول رہی ہے مجھے مجھے کچھ دکھاؤ اب د کر رہی ہوں لیکن ان کے پاس سابر بھی کہاں ہے
نہ
یہ کہاں مانتے ہیں مطلب جتنا جلدی کرو اتنا یہ نہیں مانتے ہیں نہیں مطلب رکنا ہے
ہاں بالکل بچے ہیں کیا کر سکتے
وہ تو صحیح بات ہے دٹھیک ہے
زیادہ ہی تیز ہے
بس چیز زیادہ ہی
بہت زیادہ
ہمم
مجھے بولو بیا ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا وہ ٹھیک ہے
کرتا ہے فون
ہاں ہاں کرتا ہے روز یہ بتاؤ مجھے گوشت ختم ہوا
ابھی ہے
ہمم اچھا ابھی کتنا ہے
آپ کو اپنا رہا تھا کچھ گھر میں
ہاں تھوڑا تو لگا رہا تھا س کر ال الگہ
اور جو وہاں سے آیا
وہ بھی پھر اکٹھے ہو جاتا ہے نا
آپ یہ بتاؤ مجھے پر دادی کو فرغ ا تھییاس
ہاں ہاں آج فرق تھی
اچھا ہ تب تو ٹھیک ہے چھوٹی بہن سو گئی ہے آپ کی
وہ اندر ہے پتہ نہیں سوئی ہے ابھی بیٹھی ہے
اچھا ٹھیک
ہوں
پتاہ نہیں خدا کی کرسوں کتنا یہ تھا مطلب د ہمیں سکھایا گیا مل جل کر رہنا وہ یہ سب پھر بھی لوگ جھگڑا کرتے ہیں داتاپائی کرتے پتاہ نہیں کیا ہوا ہے تو
مطلب آپ نے کیوں بولا دادی ٹھیک تھی کسی بات پہ
تی بیمار تھی نا اس لیے مجھے یاد آیا
نہیں مجھے لگا آپ نے اسی کے ساتھ بولا نا لڑائی کا مجھے لگا آپ کو مت ماں نے بولا ہے کچھ
نہ نہ نہ خدا کیس کیوں کچھ ہوا ہے
ارے نہیں وہ دن میں کچھ کر رہے تھے نا تھوڑا شور جیسا اس لیے
کون
وہ چھوٹا چاچو بول رہا تھا اس کو کچھ اس لیے مجھے لگا
کیا بول رہا تھا وہ تو کچھ نہ کچھ بتا رہے وہ کب سدھرے گا
اھا لیکن پھر اس کو پھر اس کو پھفی نے بھی بولا اگر آپ کے بچے نے ایسا بولا ماں کے بارے میں آپ نے اس کو کیوں نہیں بولا وہاں پہ کہ آپ کیسے میری ماں کی بات کرتے ہو
ہاں جی بات ہے مطلب کیا ہوا ہے
ارے کچھ نہیں ایسے ہی نا مطلب کچھ بات کر رہے تھے آپس میں تو
پتا نہیں ہ کا کیا مسئلہ ہوتا رہتا ہے وہ دونوں ایک جیسے ہے
ہاں اور کیا کیا
اب انسان کار بھی کہہ سکتا جو اتنی جو آج تک بھی نہ سمجھے وہ انسان ہے آب ایک نہ ایک دن تو سمجھنا چاہیے نا
اور کیا وہی تو ہاں
اب یہی کیا بات ہوئی ہے اور سناؤ آپ
شکر اللہ کا آپ سناؤ
بس میری جان میں کیا سناؤ مجھے نا اپ جیسے وہ پورے بتن میں جان ہی نہیں رہی
کیوں
شاید ند نے حملہ کیا
پچچا نہیں اب اس کے بعد سو آئیں گے
ہاں نہیں تو اب پیسے تو ٹھیک ہے لیکن لاسٹ میں جب ہم اپ بی مار پڑیں گے نا گھر والے ہمارے فون تو وہ توڑ دیں گے
پھر وہ پیسے ڈاکٹر کے بس لینے ہیں
ہ ہ ہ
اس کو اس کو آوال کر پتا ہے میرے پاس میرے پاس کچھ پیسے جو تھے نا میں نے پہلے نا میں نے پہلے میں نے آپ کو بولا نا میں نے پتی کے لیے کچھ شاپنگ کی
ہاں ہاں
وہ پیسے تو وہ نہیں دے گا چلو چل گیاد اس میں تین ہزار
ہاں
اور پھر میں نے لائے تھے ایک دو تین چار سوٹ
اچھا
تین ہزار کے
اچھا
ایک دو تین چار پانچ پانچ سوٹ لائے تھے میں نے تین ہزار کچھ تین سو کے پھر آدے اس میں یہ ہو گیا وہ بھی وہ میں نے پہلے قرضہ اٹھا اٹھائے تھے اب میں نے وہ واپس چکتا کر دیے
اچھا
ابھی میرا ایک سوٹ کررضہ ہی ہے
چ اچھا
ابھی ایک مہینے جو پس کل نہیں پرسوں ہوا ہے
اچھا ہاں اب زیادہ کرے مت اخطلاف
نہیں بس آپ نہیں لاؤں گی میں اب میرے پاس بہت ہو گئے مطلب ابھی میں نے یہاں پہ پتا نہیں بارہ تیرہ ہے میرے یہاں
ہاں ہوں گے اور کیا
ہمیں کیا ہو گیا ایسا
کہ ایسا کرو آپ خود دیکھو نہ زور جوور کے پیسے رکھو پیسے آپ تو رکھتی تھی پتہ نہیں آپ کو
نہیں بس اسی بار ہو گیا مجھے بس اتنا ہی اب اصل میں مجھے نہیں ہوتا میری چھوٹی بہن ابھی لاتی ہے نا اپنے لیے وہ جب جاتی ہے نا وہاں میرا دل نا کیا
اور باقی
باقی شکر اللہ کا آپ سناؤ
بس شکر اللہ شکر شکر اللہ ہ
چھ
ہاں
آپ کا بانجا ٹھیک ہے
ہاں الحمد للہ وہ ٹھیک ہے
چلو شکہ
ہاں کش بگ بس یہ ہوتا یہاں سے کھڑکی سے مارکیٹ کھلا ہوتا میں پیسے نکلتی کھانے کی کے لیے کچھ آڈر کر د
ہ تو کرو نا فون نکالو کھڑکی سے کیوں مانگنا ہے فون نک چلو آڈر کر لو
پاگل ہو مجھے تو پیٹیں گے جب وہ گل کرے گا
اچھا ہو اور سنا
بس ٹھیک آپ سناؤ
بس چ رہے آج کیا بنایا تھاب نے کھانے میں
مٹر پیاز چلو اللہ حافظ ٹائم ہو گیا